وعلیکم السلام
اور س جی بے شک مجھے آواز آ رہی ہے آپ
نہیں آپ کی مطلب بہت باریک آ رہی ہے نا ہاں جی جی اب کلیئر ہے اور سب کہہ رہی ہے سر
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دعائیں آپ کی بالکل کھی رہے تھے آپ بتائیے آپ کے ادر کس سے کھیریے تھے سب
انین ہ تو آج ہم کس موضوع پہ بات سھرم
جی انشاء اللہ ابھی جو چل رہا ہے باہر کا ماحول یہ موبائل سے جڑے ہوئے ہیں سب لوگ تو آج کل
اچھا آپ اچھا اچھا مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے بات ویر بھی کافی پھیل چکی ہے اس بارے میں ہے نا
ہاں بے شک بے شک آج کل سب موبائل سے دنیا جڑی ہوئی ہے اور اس پہ کافی ورک بھی ہوتا ہے اچھا بھی ایک طریقے سے یہ
جی ہاں بالکل بالکل کام آسان ہو جاتا ہے اور پھر دیکھا جائے تو تو اب ساری چیزیں مطلب ساری چیزیں اسی پہ دار و مدار ہو چکا ہے نا ہم انٹرنیٹ سے جڑ چکا ہے
بے شک بے شک اسی پہ ہے جڑا ہوا ہے سب کچھ تو اسی کے اسی سے چل رہا ہے جام اسے سے چل رہا ہے آج کل کا کیکہ سب سب سوچتے ہیں کہ ہم وقت ضائع نہ کریں اور ہمارا کام آسان فرمائے اللہ تو اسی کے لیے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ چل رہا ہے اور اسی کا س ھیکا ب آج کل آج کلت
کسے کا آپو اس کے بنا سب ادھورا ہو چکا ہے دیکھا جائے تو
و سب اس کے بنا سب ادھورا سا ہے کیونکہ یہ ج اتنا فاسٹ ورک کرتا ہے جتنا جلدی ورک کرتا ہے بہتری بالکل بہتر ہے یہ ہمارے لیے
ہم اچھے ہاں نہیں دیکھیے کسی بھی کام کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے آپ چاہے گھر بیٹھے کام کرو چاہے آفس میں کرو چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے انٹرنیٹ کیکہ ساری چیزیں داروں مدار کیا ہو چکا ہے نا انٹرنیٹ بھی ہو چکا ہے اب ہم جیسے دیکھیے اب م منب ہم نے دیکھی کہ ابھی ہمارے تمام جتنے بھی ریلیٹوز ہے کافی جو کہاں گئے تھے دوست احباب حج پہ گئے تھے ہے نا اب ہم کون یہ خیریت ہال چل پتا کرنا پہلے کے زمانے میں تو یہ سب موجود نہیں تھا نا کہ ہم ڈائریکٹ ان کو کانٹیکٹ کر لیں یا خط بھیج دےتا ایسے کوئی ذریعہ نہیں تھا لیکن جب سے یہ
جی وہ خط وغیرہ کا زمانہ تھا تو انشاء اللہ خط آج لکھیں گے کہ انگ کئی وقت لگے گا وقت گزرے گا تب جا کے وہ پہنچ
نہیں نہیں لیکن ہم پھر بھی جیسے ادر ممالک کی بات کر رہے ہیں ہم دوسرے ممالک کی بات کر رہے ہیں جیسے حال ہی میں بھی جس حج پہ گئے تو ہم انہیں باقاعدہ ویڈیو کال کر لیتے ہیں ان کی خیریت ان کے حال چال پوچھ لیتے ہیں ہے نا دیکھ ل بھی لیتے ہیں ہم ب قاعدہ فیس ٹ فیس نا آمنے سامنے تو یہ سب ذریعہ کس کا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہ یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے بے شک یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے انٹرنیٹ ہماری زندگی میں آکسیجن کی طرح کام کر رہا
بٹ شک ماشاء اللہ یہی بات ہے کہ خاص ہے ہمارے لیے
خاص ہو گیا ہے مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہماری لائف میں ایسا لگتا ہے کہ کافی بہت بڑی چیزیں جو ہماری زندگی سے گزر چکی ہے ہے ہی نہیں بالکل ایسا ہی لگتا کہ ن پھر ہمیں
ہاں ہمارا من نہیں لگتا ذہن میں
ہاں
تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا
ہمارا ذہن دن بھر کہنے بھی لگتا ہم دس بار چیک کرتے ہیں موبائل کے اندر اور موبائل کے بنا تو میں می پورے ملب ٹائم بورنگ جاتا ہے ہماری دس ار ہماری بہنوں سے بات ہوتی ہے ہمارے فرینڈ سے بات ہوتی ہے اور اگر وہ چیزیں نہ مل ے تو ایک بورنگ لگنے لگ جاتا ہے ارے موبائل میں بیلنس نہیں کر کے ہے نا ہوتا ہے نا س
ہاں جی بے شک ایسا ہی لگتا ہے تو کیا کہ آج کل دنیا ہی مطلبی سے ایسا ہو گیا نا کہ سب لوگ مصروف ہیں جو سب موبائل میں ہی مصروف ہے زیادہ تر کیونکہ سب اپنے اپنے وقت میں کام کر رہے ہیں اپنا اپنا اسی سے دیکھو جیسے پڑھائی وغیرہ کا کسی کو کب نہیں ہے تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے وقت نکال کے جانا پڑتا تھا اب موبائل سے ہی آپ کر سکتے ہو گھر بیٹھے
وہی تو موبائل کے ذریعے ہم دنیا کی بیٹھے دنیا میں بیٹھی چیزیں اب شاپنگ کر لے رہے ہیں ہم بات کر لے رہے ہیں کسی اریے کو دیکھ لے رہے ہیں کہ بھ کیا ہے کیسا ہے کر کے سب کز کے ذریعے موبائل کے ذریعے حالانکہ دیکھیے تو اگر ہیلتھ کے حساب سے یا ہمارے ذہنی توازن کے حساب سے انٹرنیٹ ایک طرح سے برا بھی ہے
ہاں بےشک یہ کافی اثر اس میں سب سے زیادہ جو نقصان د ہے کہ وہ تو امپ وہ جو ریس ہوتی ہے نا اپنے جیسے ایکس رے میں ہوتی ہے ایم آر آئی میںتی ہے اسی طرح سے ریز نکل چالتا یہ بھی
ہوں ہوں ہاں نکالتا ہے نا بھ اس پہ لکھا ہوتا ہے نا جب ہم ایکسرے مشین میں جاتے تو جسم کے لیے اندرونی جو اپنے اعضاء ان کے لیے خطرناک ہے کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے
بیشک اور جو یہ پگننسی لیڈیز ہوتی نا ان کے لیے تو کافی کافی خطرناک ہے کافی اثر
نی بچوں سے لے کے تو جو اور تی ہے ان سب کے لیے مطلب جو خوات ہوتی ہے ان سب کے لیے ڈینجر ہوتا ہے وہ چاہے وہ خواتین ہو یا چاہے وہ مرد حضرات ہو سبھی کے لیے وہ کیونکہ اس کی زار کے لیے نقصان دہ
ہاں نہیں نہیں نہیں بے شک یہ تو سبھی ک سر پڑتی ہے چاہ وہ خواتین ہو یا کچھ بھی ہو اس میں کوئی ایا ایسا نہیں دیکھ کرتی ہے یہ بس تھوڑا لمٹ کا فرق پڑ جاتا ہے یہ کسی کے لمٹ زیادہ ہو یہ کسی کے لیے کم ہوتی ہے اس
استم ہوتی ہے ہوں ہوتی سبھی کے لیے خطرناک ہوتی ہے اسی طرح موبائل کا بھی ریزنگ جیسے بچوں کی کے لیے بڑوں کے لیے ہم سب کے لیے آنکھوں کے لیے ذہنی قوت کے لیے سبھی چیز کے لیے نقصان دہ نا
بے شک بے شک ہماری آنکھوں پہ بھی زیادہ اثر کرتی ہیں میں نقصان پہنچاتی
جی
کہ آؤ گے فضول خرچ کرو گے وقت ضائع کرو گے وہ سب صحت بھی خراب ہوگی پھر اپنی ماشاء اللہ سے
ہاں ہاں بالکل صحت بھی بہت گہرا اثر پڑ دیتی جی
صحت پہ کافی اثر پڑتا ہے پھر اس سے
انشاء اللہ صحت پی نہیں ہاں اس کا نقصان دہ بہت ضرور بہت ہوتا ہے کیونکہ انہیں ہمیں بہت ساؤودانی سے استعمال کرنا پڑتا بچوں کو میکسیمم نہ دیتے ہوئے منیمم استعمال کرنے کے لیے دینا پڑتا ہے
ہاں لمٹ سے دو کہ وقت سے دو اس کو وقت مقرر کر دو ان کا کہ آپ کو اتنا وقت ہی ملے گا
جی بالکل
کیونکہ کہتا ہے کہ جو چیز جتنے اپنے لیے کفایتی ہوتی ہے جو جتنے فائدے ب ہوتی نا
نقصان بھی ہوتے ہیں اس کے اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے
جی جی کوئی چیز اپ ان کو زیادہ زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے نا تو اس کے نقصان بھی با رہی ہے وہ ہمیں ذہن سے پتہ نہیں چلتا دکھتا نہیں
دیکھیے جتنی بھی مصنوعی چیزیں ہیں دنیا کے حساب سے بہت سہل کی صحت کے حساب سے بہت نقصان دہ ہے جی
نہیں تو وہیں تھوڑا اپنے صحت کے ساتھ
آپ کی آواز کرٹ رہی اس
کیونکی بس جی جی میں
جی
کہہ رہا تھا کہ ہمیںب وقت وقت کے حساب سے چلنا ہے اور اپنی صحت کا بھی کافی دھیان رکھنا ہے کافی خیال رکھنا ہے
ہاں وہ تو ہے ضروریات کی چیز ہوگی ہے جیسے ہمارے لیے پانی ضروری انٹرنیٹ ضروری ہے لیکن ک نہیں ہو سک جس سے زیادہ پانی بوڑی ایڈٹ کر دیتی ہے نا اوور لوڈن ہو جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہیں اسی طرح اگر موبائل کو زیادہ استعمال کریں تو ہم اس کے بیمار ہو ج جائے گی نا آاد اوکے بیمار بالکل
جی جی ہاں تو اس کا تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں گورو ف ر کرنی جاہے
ہاں ہاں
آس پاس میں یہ نقصان تو انشاء اللہ انہیں بھی ہدایت ملے گی
ہاں
فائد پہنچے گا
بالکل ہاں بالکل بالکل ن
انہیں بھی لگے گا کہ کوئی ہے وہ جی جی
یہ ہر اعتبار سے صحیح ہے وہ کہ بس صحت کے اوپر جو برا اثر ڈالتی بس وہی ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پہ وہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا اس کو دیکھیں کتنے کس طریقے سے استعمال کریں
بے شک بی شک ہمیں دیکھو ہم ہمارا جینے کا اصلی مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی صحت کو دیکھیں صحت کو تندرست رکھیں ان شاء اللہ
ہاں صحیح بات ہے اگر ہم تندرست رہیں گے تبھی تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے دوسروں کی مدد کر پائیں گے
بے شک بے شک ضرور تو انشاء اللہ آپ بھی اس چیز کا فکر کریں گے ذکر کریں گے اور ان شاء اللہ ہدایت دیں گے اللہ ہدایت دے سب کو آپ گورو فکر کریں اور ذکر کریں دوسروں کے سامنے تو بہتر سے بہتر ہم اس تکنیک کا یوز کریں
بالکل بہت صحیح بات کہ آپ نے بہت اچھا لگا آپ سے مطلب صحت کے حوالے سے اپنی اتنی اچھھی طریقے سے سمجھا بہت شکریہ آپ کا جی ٹھیک ہے اللہ حافظ
انشاء اللہ بھی اچھا لگا ابھی اللہ حافظ
جی جی اللہ حافظ